ہیلو
ہیلو السلام علیکم ہیلو
ہاں بولو میں نے بولا کہ کیا بول رہی تھی میں
یہی کہ میں نے بولا میں گھر نہیں آؤں گی چاچو شام کو بات کرے گا تو پھر
پھر میں نے چاچو کو فون کیا اس نے بولا میں ابھی کارخانے میں ہوں میں آپ کو گھر پہنچ کے فون کروں گا میں نے پھر اس کو بولا میں نے بولا یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کے جھوٹ پہ نہیں آنا
اچھا بولا ہاں ٹھیک ہے
میں نے بولا ان کے جھوٹ میں نہیں آنا ان کو بولنا اس نے بولا ہے میں یہاں پہ ہرگز نہیں آؤں گی مطلب ہرگز نہیں آؤں گی میں ادھر مجھے الگ رکھے لیکن یہاں پہ نہیں اس گھر پہ نہیں اس گھر سے کہیں دور
ہاں یہی بولا اچھا ٹھیک ہے
میں نے بولا اس کو وہ مجھے ادھر رکھے گا پھر بہنوں ماں کو گھمائے گا گاڑی میں مجھے رکھے گا ادھر کمرے میں قید کر کے اور مجھے ادھر پوچھا مارنا ہے ان کے باہر بھی وہاں پہ دوسرے اٹھائ گند اور مجھے وہ اٹھانی ہے
ہاں اچھا بولا
یہ پتہ ہے کیتا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے یہ سونچا ہے ایسے مطلب یہ نہیں کہ مجھے یہاں سے گھر خراب ہو رہا ہے میں کیا بولوں گا گھر والوں کو
مطلب کیا میں کیا بولوں گا گھر والوں کہ اس میں کیا ہم تو نہیں بولتے ہو اپنے بھائی کو آپ کو اگر برابری نہیں آپ بھی نہیں کر سکتے ہو
یہ کیسے بولے گا گھر والوں کو میں نکلوں گا الگ
ہوں ویسے جیسے کانڈ کرتے ہیں وہ گھر پہ جھوٹ بولتے ہیں
اب کیا بنے گا اسکول کو کیا بلائے
کوئی بات نہیں ابھی کروں گی نا بات وہاں پہ بھیا سے اس نے بولا کوئی مسئلہ نہیں ہے نکل جائے گا وہاں سے لیکن آپ لوگوں کو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا پڑے گا کیونکے اس کو بھی ابھی جو مسئلہ ہے اس کو تعویز کر کے ہے مطلب جادو ٹونا کر کے ہے اس کے اوپر
نہیں میں پاگل ہوں بہت اچھے
اسی اسی لیے مسئلہ ہے دیکھتے کیا ہوتا ہے اگر نکلے گا تو بہتر ہی رہےگا
ہاں اور کیا اب دیکھیں گے کیا بولے گا تو ارے وہ پاگل ہے اللہ کی قسم
ہوں
اس کو جیسے اس کو جیسے کچھ بولا ہی نہیں ہے ویسے بول رہے ہے اب آؤ گئی شام کو گھر میں نے بول تو تمہارا دماغ
م مما بھی بول بول رہی تھی جیسے اس کو اثر نہیں ہوتا ہے بات کرئیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے
میں نے اس کو بولا تمہارا دماغ خراب ہو گیا بچوں کی قسم اگر میں اس گھر میں قدم رکھوں گی سوائے اپنا سامان نکالنے کے
اچھا بولا ٹھیک بولا ہے یہ انے دو اسکو عقل ٹھکانے جب شام کو آئے گا نا یہی مسئلہ اب بولے گا نا پاپ ایسے بات ہوی ہے کل بولے گا جب ٹائم اس کو آئے گا ان کو سمجھ میں آ جائے گی کی اس نے بولا ہے کسی کو پیچھے اب ہماری کیا عزت رہے گی باہر دیکھو وہ خود سورٹ کریں گے پھر مسئلہ
میں نے اس کو یہ بھی بولا کہ یہ مطلب کیا بولتے اس کو میں نے بولا اس کو جب وہ کرے گا نا یہاں جب ہم وہاں سے نکلیں گے بھی نا
ہاں
میں نے بولا اس کو جب ہم وہاں سے نکلے گا نکلیں گے اس کے بعد بھی میں اس کمرے کو تالا رکھوں گی
ہاں تاکہ یہ تمہیں لگے کہ ہاں مطلب یہ بھی ٹھکانہ میرا ہے اچھا ہے واں پے آدھا سامان رکھو گے وہیں پے سارا کیوں نکالو گے آپ وہی چیزیں نکالو جو آپ
میں نے اس کو بولا میں نے بولا میں کیوں سارا سامان نکالوں گی وہاں سے مجھے نہیں وہاں پہ حصہ ہے میں نے بولا میں اس کو اپنا سامان آداھا رکھوں گی جو مجھے نہیں لگے گاضرورت میں وہ کمرے کا لاک ٹھیک کرنا ہلو
ہاں بولو
میں نے بولا اس کمرے کا لاک ٹھیک کرنا ادھر پھر میں تالا رکھوں گی اپنے آدھے سامان کو
ہاں ورنہ کیا ہاں تم کہاں لے کے جاوگی ایک کمرے میں سارا سامان آدھا سامان کو وہیں پے جو ضرورت پڑ گی جیسے وہ لے لے کے جاؤ ساتھ میں سے جب
ہوں وہی بولا میں نے بھی اس کو میں نے بولا میں کہا لآؤں گی اتنا سارا سامان میں کہاں رکھوں گی میں اپنا سامان رکھوں گی اسی کمرے میں پھر جب نکلوں گی تو اس کمرے میں تالا رکھوں گی
اچھا ہے بہتر ہے وہ ٹرنک وغیرہ تمہارا صندوق ہے نا وہاں پہ اوپر ہی وہ نیچے اتارو اس کو وہاں پہ کرو یہ لاک تو دیکھو بولو وہ میرا کمرہ ہے وہ ایسے رہے گا جب تک میں کچھ بنا نہ لوں تب تک وہیں پہ ہے
ہاں مینے بھی وہی اس کو بولا وہ پورا
کو اگر بات کریں گے نا چاچو کے ساتھ وہ وہیں سے بولے کہ ہاں نکل جائے گھر سے ٹھیک ہے کہیں پہ رہے جہاں پہ رہنا ہے وہاں پہ نہیں لیکن اب مسئلہ یہ یہ بولنا چاہیے اسٹینڈ لی چاہے خود کا اگر بولے کہ مجھے نکلنا نہیں ہے
کیونکہ اس کی ماں باپ اگر سنیں گی نا میں نے ایسے بولا ہے
ہاں ان کو غصہ آئے گا
ان کو ہے نا اس کی شکست کی ت وہ بولیں گے نکل نکلنے دو ہاں نکلنے دو یہی بولے گا نہیں نہیں میں نہیں نکلوں گا پھر کیا کریں گے
وہی مسئلہ میں بول رہ اگر یہ خود بولے گا کہ میں نکلوگا ہاں میرا گھر خراب ہو جائے گا وسے ویسے یہ بولتا ہے میں نکلوں گا مگر وہیں پہ وہیں پہ کیا کرو گے تم
بول رہا ہے مجھے تم بول رہی ہو نا یہ الگ بیٹھیں گے مطلب کہیں پہ کرائے بیٹھیں گے اس سے بہتر ہے نا ہم ادھر ہی رہیں گے ادھر مطلب ادھر ادھر کون سا فائدہ ہے میں نے بولو اس کو جو تمہں ادھر ہے نا گھر میں فائدہ وہ تم جمع کر کے رکھنا پھر دو تین مہینے بعد جب تم لاکھوں میں لاؤ گے نا وہ فائدہ ادھر
ہاں اچھا بو بہتر بولا ہے تمیں اصل میں یہ خود کتاب پارو ب اسٹینڈ نہیں لے پاتا اس لائق ہے ہی نہیں ہے
ہاں
یہ نا اصل میں یہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں آلسی بندہ نہیں ہوتا ہے کوئی جو کام کاج نہیں کر پاتا ہے یہ وہی ہے یہی بس اس دن برسوتا ہے یہ گپے لڑا باہر دوستوں سے گھومنے جاتا یہ بہنوں کو گھما
توطلب تو میں نہیں بھی دیتا ہوں وہ یہ میں نہیں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں میں نے اس کو بولا پھر میں نے بولا تم مجھے ایک بات بولو
ہاں
میں نے ہاسپٹل میں مجھے بابا نے آدھے پیسے لگائے تم نے کبھی بولا ہو واپس لے لو تمہارے پاس تھے وہ میں بول تمہارے پاس تھے کبھی وہ پیسے تم نے مجھے کبھی بولا یہ لو پیسے اپنے باپ کو واپ پ دینا میں نے بولا وہ نہیں لے میں نے بول وہ نہیں لے گا آپ سے پیسے اس کو نہیں ضرورت ہے وہ تم لوگوں کی طرح بکھاری نہیں ہے میں نے بولا یہ مگر تم نے پھر بھی کبھی بولا یہ لو پیسے اپنے باپ کو دینا واپس اس کو کیا چیٹی ہے بچارے کو میرا ما مطلب میری بیٹی تھی وہ وہ کیو پیسے بھرے گا مینے بول تو نے کبھی بولا
اگر پیسے بھی برتے نا پورے پورے بھرتے نا تو اب بھی تب بھی یہ چھو کرتا ہے کیک اس کے پس ہوتے ہی نہیں
یہ بھی بولو تم نے کبھی یہ بولا یا یہ کیا بولتے ہیں اس کو ہمم کیا بولتے ہیں اس کو میں نے ہاں میں نے یہ بولا تمہیں ہوتے ہی کب پیسے اگر تمہیں مطلب کام پہ تھوڑا سا ملتا ہے اس پہ تمہیں مطلب پیسے بھرنے پڑتے ہیں دس ہزار بیس ہزار تیس میں نے بولا تمہ ہو تم میں نے بول تم مجھے فون کرتے ہو مجھے پیسے ڈالو مجھے کہیں مال ملا تمہارے پاس ہوتے ہیں پیسے کچھ مال خریدیں کے اپنی
اچھا بولو بولو تمہارےاس ہاں یہی کام کرتے بولو تم کیا پھر نام کی مارت ہو ہاں
ہاں تم نے میں نے بول رہا ہے ہاں تم نے بولا ہے نا میں آپ مجھے بھی دے دو مہینے مہینے کے پانچ پانچ ہزار میں نے بولا میں نے ب اس ٹائم بولا تھا میں نے اللہ کے قسم اس کو بولا یہ وہ ہے نا یہاں سے کمیٹی جو مجھے نکلی میں نے اس کو لے کے نہیں بولا مجھے وہ اب نکلی میں نے اس کو بولا تم ایک کام کرو جو یہ تمہارے بائی کے میرے پیسے ہے وہ اس کو مانگو وہ تم مجھے واپس م تم میرے ساتس پورا سا حساب کلیئر کرو پھر میں تمہیں دوں گی میں نے اللہ کے قسم میں نے پچھلی بار تو ڈاکٹر کے پاس گیا نا پھر واپس آئے نا وہاں سے میں نے اس کو بولا تم اچھے سے کام کرو میں نے کچھ نہیں بولا اس کو الگ یا کچھ نکلیں گے کچھ بھی نہیں تب تک مجھے اتنا غصہ نہیں تھا جتنا مجھے پھر غصہ آ ہے ک چیز کا ہاں جبھی گھومنے گئے بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس نہیں یک ہے وہ بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کے گیا ہمارے ساتھ گھومنے نہیں آیا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا گھر والوں کو بولا ہی نہیں میں نے اس کو بولا کہ یہ تم ایک کام کرو میرا حساب کرو کلیئر پھر میں کروں گی کام جب مجھے یہاں سے مطلب کمیٹی نکلے کہ مجھے وہ لگ بھ مطلب کتنا نکلے گا پھر میں اس کو ایک ایک کروں گی پورا
ہاں
تو پھر تم اپنی بہن کو دینا وہ
اچھا بولا
اللہ کے قسم زارا جان کی قسم میں نے اس کو بوللا میں نے بولا دیکھو میری ہاں دیکھو میری نیت میں نے اس کو بولا ہاں میں تمہیں دوگی ایک وہ کر کے برابر مجھے میں نے کو بولا ہی نہیں میں تمہ اپنے دوگی پورے کر کے میں نے بولا اس کو جتنا مجھے وہاں سے آئے گا اس کو میں حمزہ جان کے بھی ڈالوں گی اسی میں میں تمہیں تب تک دوں گی وہ تم اس کو دے دو فی الحال ایک اور جو تمہیں بائی کے پاس پیسے اس میں بھی تھوڑا بہچ وہ بھی تم اس کو دے دو پھر ہم دوسری کمیٹی کریں گے تم بھی محنت کرو پھر دوسری کمیٹی کریں گے پھر اس کو سارا حساب کریں گےم پھر اس کے بعد تو مجھے دینا اپنے پیسے واپس جمع کر کے
اصل میں سے یہ باس دماغ کے نام کی چی ہی ن یہ سوچ رہ ہے کہ تم بھی سونچو اس کے بار میں اس قرضہ اتر جائے کام کر کرنے لگ جائے اس کو کچھ کرنا ہی نہیں یہ دن بعد گھماتا بہنوں کو اور شام کو سو جاتا ہے پھر وہی کوئی مسئلہ نہ دیکھنا ہے کہ فیوچر پہ کیا کرنا ہے آگے کیا سوچنا ہے تین بیٹیاں ہیں ان کا کیا بنے گا شادی کا خرچہ کیسا یہ وہ کچ سوچتا ہی نہیں ہے
جب پھر میں نے سنا نا یہ گھومنے گیا ہے میں نے بو تھوکوں گی میں اس پہ اس کو اپنے پیسے دوں گی میں زہر دوں گی میں اس کو
تم زیادہ چڑھاتی ہو ن بندو کو سر پہ تمہ پہے سے لگام کھینچنی چاہیے تھی
اور میں نے اس کو بولا تم لوگ نے جو جھوٹ بولے تم کتنے جھوٹے ہو اللہ تمہاری ماں کو اس کی سزا دے گا میں بول تمہاری ماں کو اللہ اس کی سزا دے گا جو اس نے جھوٹ بولا ہے ہمیں وہ ہے یہ ہے ہم بولے ہاں میں بولا اس کو تو مجھے س جگہ زمین تھی وہ کہاں ہے ہاں ہے نا میرے بو ہاں تمہارے جھوٹ تم اتنے جھوٹے ہو تمہاری ماں بھی اور تم بھی جھٹے ہو جا دھو برتن ماں کے اور پیر دھو اس کے بول رہا ہے وہاں سے ہاں ہاں دھوؤ گا نا ب میری ماں جو ہے ماں کا حق ہوتا ہے میں نے بولا ہاں جاؤ نا ماں کا حق ہے نا بیٹھو اسی کے پاس یہاں کیا کرنے آئے ہو
اچھا بول بولو بیوی کا کون حق ہوتا ہے ماں کا یہ ہوتا ہے ماں کے پاس بیٹھو جاؤ اسی کے پیر دو
پھر میں نے ماما کو بولا کہ مطلب جو بھی ہے بناؤ آپ چائے تو پھر ادھر دیکھیں گے کیا کریں گے پھر ماما نے بنائی چائے تو پھر اس نے پی تو پھر نکلا میں نے بولا جاو نکلو لیا تھا ایک بیٹی کے لیے ڈائپر ایک پیکٹ تو رکھا ہو تھا میں نے اس کو بولا جاؤ ڈائپر لے جاؤ اپ نے ساتھ ہی یہ جب کیا کرنا ہے اور یہاں سے اور دیے سارا یہزارہ کو پانچ سو روپئے میں نے بولا کرو آپنے بس یہ زور جؤ اپنی بہن کو بچوں کو دے دو یہ بولے تمہیں کیا ہے تمہیں کیا ہے میں نے اپنی بیٹی کو دی میں نے بولا ہوں پرسوں سے بیٹی نہیں تھی تو آج اب بیٹی ہے
آ بیٹی ہے
میں نے بولا تمہیں پتا ہے میں ایسی ہوں ہاں میں نے بولا میں بولا میں وہ نہیں ہوں تمہاری سکینہ میں تمہیں چپ کروں گی ہر چیز میں اس کو دماغ ہی نہیں تھا میں تمہیں دکھاؤں گی اب کیسے کرتے ہیں میں تم لوگوں کو تم لوگوں کے میں و پیٹ میں چاقو ماروں گی نا ادھر ادھر ہی کیا بولتے اس کو مسجد میں ما با دونوں باپ بیٹوں کو تمہیں تب آئے گا سمجھ
عزت کیا ہوتی ہے اور کام کیا ہوتا ہے
میں نے بولا تمہیں مت پتا ہے میری ابھی میں نے تمہیں چپ کر کے ات میں نے بولا تم
تی ہو گئی تھی پہلے سے ہی ہمیں مطلب دیکھا دھیان دیا کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں
جب انہوں نے انکل نے بولا یہ ویسے ہے ایسے ہے
یہ تین چار کام کرتا ہے یہ کرتا ہے کیا وہاں پہ ٹھیں گا کوئی بات نہیں اب اللہ بہتر کرے گا سارا کوئی مسئلہ ہے تو مت لو ٹینشن اپ دیکھیں گے اب کیا ہو جائے گا وہ بات کرے گا نا ان سے
ہاں آج دیکھیں گے نا شام کو انکل کو کیا بولیں گے جب مجھے فون کرے
بولا نا انشاء اللہ بولا انہوں نے نکلنے دو الگ وہیں سے جائے جہاں پے رہنا رہنے دو تو ٹھیک ہے ہو گئے مسلہ تھے اگر اگر نا مجھے یہ بولیں گے نا ادھر ہی رہنے دو الگ یہ وہ ہم بولیں گی ہمیں ادھر رہنے جب تک کہ کچھ کام کرے تب تک بیٹی ہماری گھر پہ ہی ہے اس کو بولو من اس کو بولو مہینے مہینے کا خرچہ بھیجو اپنی ما بیٹی اور بیوی کو تب تک میری بہن گھر پہ ہی ہے دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہو جائےگا تب تک یہ مکان بنانے کی قبر بن جائےگا یہی بہتر ہے
میں نے بولا اس کو اچھا تم وہاں پہ بیٹھو تمہیں ٹھینگا ملے گا لاسٹ میں وہاں پہ تمہیں ٹھینگا ہی ملےگا تم اسی لائق ہو
آں اسے بول اس سے ماں کرتی دو نظریں عمر کو رکھتی ہے پیار سے تمہیں بولتی تم کام کرنے کے لیے مزدور ہو
میں نے بولا نا میں نے بولا پچھلی بار جب میرے ساتھ آئے تھے گھومنے تب تمہاری ماں نے تمہاریے اتنے تعنے دیے تھی تمہیں یہ وہ بولا تھا آج تم ہو گئی تو آج تمہیں پیار ملا ہوگا ان کو لے گئے تھے نا
ہاں تو بولا ہوگا مزدور ہو یہ ہو گھومنے جاتے ہو شام ہوگئی ہے جب بہنوں کو گھومانے کی تب پہ وہ بہراج ہوتا ہے
اس کو میں دکھاؤنگی اللہ کے قسم میں اس کو کیا حال اتاروں گی
کہنا میں تو پرسوں کہتا ہے کہ میں جب دیکھا تھا اس گاڑی میں اس کو تیور خطرناک ہے وہ شریف نہیں ہے یہ وندہ شریف ہے میں نے بھی کہا میں نے اس کو دیکھا اور کو ایک دا اس کو سر کے اوپر ہی جاتا ہے مطلب وہ ڈر ہی نہیں دیتا ہے کوئی بات جیسے ہو بھی ہے اس کو فرق ہی نہیں پڑتا جیسے
اچھا چلو میں تمہیں واپس فون کرتی ہوں بائے
بائے